اور بتائیے کیسی ہیں آپ
اور بڑھیا ہوں اور کون کہتے ہو
میں بھیھی ایک دم بڑھیا ہوں یار میں نے سوچا سے لاؤ آج فری ہوں تو میں تم کو کال ہی کر لوں
بہت دن بار یاد کیا
ارے یار پتاہ ہے بیچ میں بھی کام وام بھی تھوڑا سا بہت زیادہ بزی ہو گئے تھے تھوڑی ٹینشن وغیرہ بھی تھی
کس چیز کی ٹینشن ہورہی ہے
ارے یار بھائی کہ تھ تو ممی کا ابھی تو ممی ابھی بیچ میں وہ تھوڑا سا یاد آیاد آنے لگی تھی روتی ہوتی تو اچھا نہیں لگتا تھا ٹن ہاں ممی کی بھی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا اسی وجہ سے
تو اب مر ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہیں اب تو ممی
اچھا اور کہاں اور سب بڑھیا
ہاں سب ٹھیک ہے ابھی تو کام وام کر رہے ہیں
بتایا بھی نہیں یہ ایسی ایسی بات ہوگی بتانا چاہیے تھا
آپ کو پتہ ہے ایسا مطلب آپ کو جو پتا ہی ہے کہ مطلب جب تھوڑا سا دماغ گھوم جاتا ہے تو پھر کہاں یاد آتا ہے کو کریں کیا کریں
ہاں یہ تو بات یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ ایسے میں تو پتہ ہے دماغ میں نہیں کام کرتا ہوں اور جب پینشن ہوتی ہے تو سمج میں بھی پتا ہے جب پینشن ہوتی ہے نا تو اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں
آپ کو تو پت ہی یہ صرف سب بولنے کے لیے ہی ہیں رشتے دار جتنے ہیں ماں بولو کہہ لیتے ہیں ہم ہیں ہم ہیں اس کے جب سے پاپا کے وہ وہ سب ہوا اس کے بعد صرف کام میں کے بعد کبھی دکھا ہی نہیں دی ہے نہ فون کرتے ہیں وہ جلدی ہم سے ممی کو لگے تو کوئی اپنا ہے
بس کل تہار کر کا بان
ہاں ہاں وہی بات ہے یار مطلب اب آپ سمجھیے جیسے کہ ابھی ممی کو مطلب کہیں سہارا نہیں ہے تھوڑا مطلب ان کے گھر والے اگر کال کر لیں گے پوچھ لیں گے آ جیں گے ایک دو بار تو تھوڑا ان کو بھی اچھا لگے گا
اور کیا صحیح بات ہے اور ایسی چیزیں بت
ر ایک دوسرے سے ساری چیزیں اسے من ہوتا رہتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنے سے سمجھ میں آتا ہے ایسے تو انسان اور اور پتاہ ہے ایسے ک اکیلے رہے گا تو بتا اور بیمار ہو جائے گا اور ٹینشن ہو جائے گا
ہوں وہی بات ہے یار ممی کو تھوڑی ٹینشن اسی بات کی لگی رہیسی بولے بیمار ہوگ نہیں ج ممی کافی مطلب ممی کی دیکھ بھال کرنی پڑی ہم لوگ کو تو تبھی ہم فون وون بھی نہیں کر پاتے کسی کو ممی کو ممی سے کھانا پینا بھی نہیں کھانا کانا وانا بھی ہمیں بناے رہے تھے کہ مممی پریشان نہ ہ
باؤ پس تو کرو
ایسے فنڈ ہو اتنے دن بعد تو یاد دیجیے اور اس کے بعد بتا رہو ہو
ارے ممی نے بولا تھا آپ کو مطلب کہ ابھی آج ہی ممی نے بولا کہ کافی دن ہو گئے آپ بات نہیں کری وہ بول رہی تھی کہ اس سے بولو گھر آئے آپ کو بلا رہ نہیں ممی
ارے جب اتنی بڑی تبزی ہو گئی تو مجھے بتایا نہیں مجھے پتا چلنا چاہیے
ارے یار سوری اس کے لیے یار پتہ ہے دماغ بالکل کام نہیں کر رہا بتایا نہیں ممی نے وہ کہا کہ ایک بار اس سے بولو گھر آ جائے تو بولے ہم نے کہنے کہا یار اس کو بتائیں گے اچھیز لائیں گی آپ
ہوں وہی بات ہے یار کیا کرے تھوڑا سا ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آپ چلاؤ بلاؤ نہ مجھے تو تھوڑا سا ڈر بھی رہتےے ہم ہم نے کہا کت دن سے کال نہیں کری آپ کو
نہیں یہ چیزیں ملوم کیا ہوتی جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو پھر اس کو لگتا ہے نہیں کہ کوئی کسی کا ایک سپورٹ نہیں مل جائے کسی کی کوئی بات یہ مل جائے تو وہ بات ایک الگ ہوتی ہے
ہاں وہی چیز ہے میں نے اسی وج سے تھوڑا س تھوڑا س میں تو کترا آ رہا تھا کہ آپ وہ لوگی کہ اتنے کافی ٹائم ہو گیا میں نے مطلب میں خود کال بھی نہیں کر رہا تھا اور آپ نے بھی تو نہیں کیا میں محنت آپ نے بھی نہیں کیا ایک بار بھی کال
میں اس د نہیں کیا کیونکہ دیکھو اپنے فن کے سارے چیزوں میں کیسا یہ کیا تھا کہ سب کا نمبر چینج ہو گیا تھا اگل چار مہینے
آپ گھر بھی آئی تھی اس دن جب جب آپ اس دن گھر آئی تھی تب امی بول رہی تھی کہ یار وہ گھر آئی تھی ممی آج ہی بول رہی تھی وہ گھر آئی تھی پھر اب کیوں نہیں آتی ہے کے کا یار پ پتاہ نہیں ممی کیوں نہیں آتی ہیں صحیح آپ مطلب ایسے رینڈملی آپ آ جاتی ہووں نا اچانک سے ہی تو امی کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہے ہاں ہاں
اب جاب ہو گئی ہے تو جاب کرنے ل یہ چز تھا میں نے دیکا
ہوں ہوں سمجھ رہے ہیںر دیکھیے کام مے بہت ضروری ہے ا اپنے گھر سے خود اٹھانے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا
کرنا پڑے گا بئی ت نہیں میں بھی سوچتی ہوں کہ بس کام اپنا چلتا رہا ہوتی ہے گھر کی کیسے مینج کرنا ہے کیا کرنا ہے
ہوں
ضرور نہیں لیکن میں اب تو ضرور آؤں گی ہے نا اور کیا کر
بس یار بیٹھے ہوئے تھے میں نے سوچ اچھا کہتائیے کال کر لیں آپ کو آپ سے بات نہیں کری ہے کافی ٹائم ہو گیا
اب دیکھو خود کو نہیں آتی تھا لیکن دھو ممی کو یاد تھا آپ کی ہے نا جوو ممی نے بولا ہے کہ میں آئی تھی لیکن اب ملاقات نہیں ہوئی آپ سے
یار ہم پتاہ ہے ممی کی زیادہ ٹینشن لیے ہوئے تھ بس اسی میں کیا کہیں اب کسی وجہ سے نہی کر
دکو نہیں اکچ
ہوں
جی شیئر یہ نہیں کر
تھوڑی سی آپ کی وائس تھوڑی سی کٹ رہی ہے کہاں پر ہو آپ ویسے
تو بسی
ہاں شاید نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو ہے
ہو سکتا ہے اب آ رہی ہے آپ کو آواز
ہاں اب آ رہی ہے ابھی اچانک سے بیچ بیچ میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے
ہاں کو نیٹورک پرابلم ہو سکتا ہے
ہاں آپ کی سائڈ تھوڑا نیٹورک کا پرابلم ہوتا ہے
اور بتائیے سب بڑھیا ہے گھر پی
ارے یار پتہ ہے بیچ میں بھی مے ابھی پرسوں ہی بہت بہت زیادہ فیور آ گیا تھا ایکچولی بارش ہوئی ہے آپ کو بتائیے میں بارش میں تھوڑا بھیگ گیا تھا اس میں اسی وجہ سے میں بیمار ہو گیا
تھینک یو ان کی وجہ سے ہی تھوڑا اور دقت ہو رہی ہے
ہاں وہ اس میں میں بھیگ کیا مجھے اتنا ہائی فیور ہو گیا پوچھو نہیں اور باڈی واڈی بہت پین کر رہی تھی
اچھا تو دوا بلی ہے آپ نے کہ نہیں
ہاں ہاں لے آئے دوا آؤ تو لے آئے پر ابھی تھوڑا بہت مطلب باڈی تھوڑی سی پین کر رہی بس خالی
اس کو بالکل سلو میں سناجیے اور دہت دیر دری تک لیتے رہیے گا
ہاں میں دوا نہیں اسکپ کر رہا ہوں میں اسی لیے میں ٹائم پہ لے رہا ہوں دوا کہ مطلب طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو مطلب ممی اب ہم کو لے کے پریشان ہو رہے ممی کو ممی کو ہمیں سنبھالنا ہے امی کہیں ہمارے چکر میں اور پریشان ہو تو اور خراب لگے گا وہ بھی
اور تو بالکل سحی ھا ہے
ہاں یار پتا ہے
ہوئیے سب ٹھیک ہی ہو جائے گا
اچھا آپ آ رہی ہیں بتاؤ آپ کے لیے کیا بنا دیں
ارے واہ آپ کھانا بھی بنا لیتے ہیں
ہاں ہاں سیکھ رہے ہیں اب ہونے والی بیوی کھلائیں گے نا
یہ تو بار صحیح ہے اچھا تو سب سے پہل فرینڈ کو کھلاؤ گے کھانا پاس کرنے کے لیے
ہاں ہاں بالکل دیکھو کہیں بات بن جائے
ہٹے آپ کیا بنا لیتے ہیں کھانے میں
ہم سب کچھ بنا لیتے ہیں ویسے پر روٹی نہیں بنا پاتتے بس کلی آٹا نہیں سو ساننا آتا ہے ہم کو ب
چلو کوئی بات نہیں آپ میگی یا پاستا بنا لیجیے گال بناؤ گ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے کل کل آ رہی ہیں کہ آج شام کو آئیں گی آپ
آب دیکھیے میں آپ کے اوپر فون کر کے بتا دوں لیکن وہ مجھے کب آنا ہے
ہاں ہاں یہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے جب بھی آپ فری ہو آ جائیے ممی سے مل لیجے بس
ہاں بالکل آؤں گی اور ممی سے بھی پورے دھیان رکھیں اور ان لوگوں کا دھیان رکھا کر لیے
ہاں ابھی تو میں ویسے فی الحال باہر ہوں نا اگر ہوتا تھا مممی کے پاس تو مممی سے تو ایک بار بات کر کرا تھا آپ کی ممی بول رہی تھی بات کرنے کے لیے ممی والا فون بھی ٹوٹ گیا نا تو ممی کو نمبر دے نہیں پا ممی کا فون ٹ گیا ہے بننے دیا ہے دیکھیے آج بن جائے گا ممی کا نمبر دے دیں گے ممی آپ کو کال کر لیا کریں گے
ہاں ان کو بہت پسند ہواپ پتہ ہے ممی ہاں وہ رہتی بہت اچھی لڑکی ہے بہت اچھے سے بات کرتی ہے
باقی تب تو بوت بڑے سحی بات ہے اور آ کی سب سے بہت بڑی ہیں ب
اور بتائیے آپ کو مطلب اور سب کیسے چل رہا ہے ممی میں
ب بڑھیا بڑھیا ہے چلیے چلیے پھر میں کرتی ہوں اوکے
ہاں ہاں